وعلیکم السلام کیسی ہو
سب خیریت ہے آپ فرمائیے آپ کے کیا حال ہے
جی ہمارے یہاں پہ بھی سب خیریت سے ہے
ماشاء اللہ آج تو کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے ویسے تو ملتے ہی نہیں ہے کیونکہ آج بالکل آج کل تو لوگ ویسے ہی اپنے آپ میں مصروف ہے تو آج کافی دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے سوچا تھوڑا سا آپ کے بارے میں معلومات کر لیں کیسی ہیں
جی بالکل ہم بھی خالی بیٹھے تھے تو سوچ رہے تھے کہ آج دیدی سے بات کر لے اباجی سے بات کر کے کافی من بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور ویشے بھی وہ کافی اچھی بات کرتی ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ سے ہی بات کر لیں اور فرمائیے آپ کیا کر رہی تھی ابھی
ماشاء اللہ میں تو بیٹھی ہی تھی سوچا سوچ رہی تھی مطلب کس سے بات کی جائیں کافی ٹائم ہو گیا ہے کوئی ملنے آتا نہیں ہے کیونکہ لوگ آج کل اپنے فون کو زیادہ توجہ دیتے ہیں
جی بالکل آج کل آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ کتنا زیادہ پھیل چک ا ماشاء اللہ ہر جگہ جاؤ آپ تو انٹرنیٹ تو ضرور ملے گا اس لیے لوگ اپنوں کے ساتھ کم وقت تو مطلب بتاتے ہیں انٹرنیٹ کے ساتھ زیادہ بتاتے ہیں
بالکل بلکل ماشاء اللہ کیا بات کہی ہے آپ نے کہ لوگ آج کل تو انٹرنیٹ کی دنیا میں اتنا مصروف ہیں کہ پاس والے پاس بیٹھے وکتی کو اہمیت نہیں دیتے
جی بالکل ماشاء اللہ آپ نے بالکل خوب فرمایا میں بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ایسے لوگوں کو تو مطلب ال اللہ تعالی وہ دیں گے سزا جو لوگ اپنے یہاں پہ در زمین پہ آئے ہیں وہ انسان کو ہی انسانیت نہیں دے رہے ہیں تو پتا ہی نہیں اپنی زندگی میں کیا ہی کریں گے
بالکل بالکل ماشاء اللہ کیا بہت درست فرمایا آپ نے کیا خوب کہا ہے کہ جو جیسا کر رہا ہے اس کو کرنی کا ہاں پھل تو خیر ماساء اللہ اللہ ہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ان کا کیا ہونا ہے ہم کون ہوتے ہیں وہ طے کرنے والے
جی بالکل ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا باجی اور بتائیے آپ کا یہاں کا موسم کیسا ہے باجی
ہمارے یہاں کا موسم بہت خوبصورت بھی ہے اور بہت گرمی والا بھی ہے گرمی والا اس لئے کہ سکتے ہیں ہر سال بلیز ہونا ہے اور کتنے دن بارش بھی نہیں ہوتی ہے تو ادھر بہت گرمی پڑتی ہے جیسے کہ آج دو دن سے بارش نہیں ہوا ہے تو بہت زیادہ گرمی لگ رہی
جی بلکل بل ہمارے یہاں پہ بھی بہت گرمی ہو رہی ہے ہمیں بھی بہت د مےھ
اور آپ کے پاس تو بہت شور شرابا ہو رہا ہے
ہوں
ہیلو
ہاں جی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے وہاں شور شارابہ اب نہیں ہے اب تو صحیح ہے ٹھیک ہے
ہاں اور فرمائیے ہمارے یہاں پہ تو بہت گرمی ہو رہی ہے تو ہم سونچ رہے تھے کہ ابھی کہیں سفر پہ چلے
بلکل بلکل ماشاء اللہ کیا آواز کہی ہے آپ نے کہیں سفر پہ گھومنے چلیں کیونکہ نہا گھر بیٹھے بیٹھے کافی ٹائم سے ویسے ہی بارے ہی تھوڑا سا دوسری جگہوں کے بارے میں معلومات بھی ہو جائے گا اور اپنا من بھی ہلکا ہو جائے گا گھوم گام کے
جی بلکل اور فرمائیے ویسے کہاں پر گھومنے چلے باجی
کہیں نہیں جہاں چلیں گے وہاں ج جیسے پیڑ پیڑ ہو پودے ہوں اور پہاڑ ہوں کی نا پہاڑوں کی دنیا بہت خوبصورت ہوتی ہے
جی بلکل ویسے بھی ویسے بھی روز مرہ کی زندگی سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ کہیں شانت جگہ پہ چلے گئے جیسے پہاڑوں کی طرف
بلکل بلکل کیا درست فرمایا ہے آپ نے کسی سان جگہ پہ گھومنے چل کیونک کسان جگہ ہوتی ہے نا وہاں کا وه جو ماحول ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت کھینچتا ہے
جی بال بالکل بالکل جبھی تو ابھی ہم تو کچھ ٹائم پہلے گئے تھے بہت بڑا ٹائم ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ باجی سے پوچھ کے باجی چلیں گے اپنے خاندان کے ساتھ تو ہم بھی چلیں گے انیں کے ساتھ
اور فرمائیے
جی کچھ نہیں ہو جی بس بیٹھے تھے تو آپ اپنی امی اور ابو جان سے پرمیشن لے لینا اور چلنا باجی کہیں پہ
بالکل بالکل میں تو کافی دنوں سے سوچ رہی ہوں کہ کہیں نہ کہیں گھومنے چلتے ہیں ماشاللہ بہت ٹائم ہو گیا کہ ہم لوگوں نے گھوما نہیں ہے اور ہم جب فی الحال بنا تے ہیں وہ دوست لوگ ہوتے ہیں وہ مجھے بہت برا لگتا ہے اس ٹائم ایسا لگتا ہے بات ہی نہ کروں
بلکل باجی ہوتا ہی ہے ایسا اور زیادہ تر کچھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ن کم ہی گھوم پاتے ہیں
بلکل بلکل ماشاء اللہ
جی باجی ا ویسے آپ ہم شاید سفر پہ جائیں گے تو آپ کیا کیا تیاریاں کر کے لے جاؤ گے پہلے سے
ہاں ویسے میں سفر پہ جب بھی نکلتی ہوں تو سب سے پہلے تو اپنا کھانے پینے کا سامان ہے کپڑے وغیرہ ہے وہ ساری چیزیں مجھے بہت سب سے پہلے مطلب رکھ لینی چاہیے کیونکہ نا وہ بہت ضروری ہے اور جب
جی بالکل
جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں نا تو ہمیں اس جگہ کے بارے میں جان لینا چاہیے کیا جہاں جا رہے ہیں وہ جگہ کیسی ہے سیف ہے کہ نہیں ہے وہ جگہ کا ماحول کیسا ہے
جی بلکل باجی بلکل آپ نے ماشاء اللہ بلکل سہی فرمایا یہ تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں ہر جگہ کے بارے میں نالج ہونی چاہیے جبھی تو ہم جا پائیں گے اور سب سے ضروری چیز تو آج کے زمانے میں آلودگی اتنی ہو گئی ہے کہ آلود کسی اتنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں تو اس کے لیے ہم کو دوائی تو ضروری رکھنی پڑیں گی
بلکل بلکل ماشاء اللہ کیا بات کہی ہے آپ نے
جی باجی
اور فرمائیے ے آپ کا کیسا چل رہا ہے
جی اب بھی میں یہ ب سوچ رہی تھی بجی کہ ہم وسے وہاں جائیں گے پہاڑی علاقے میں تو وہاں تو سردی کافی ہوتی ہے تو جو ہماری امی جان ہے وہ گھر پہ اون کے کپڑے بنتی ہیں تو ہم آپ کے لیے بنوا لیں
بالکل بالکل آپ نے صحیح پوچھا کیونکہ نا میرا اس سال ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایکسیڈنٹ ہونے میں میرے کپڑے بھی ا جو بھی گرم کپڑے تھے سارے خراب ہو گئے تو آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے
جی اوشے ہر انسان کو سفر پہ جانا چاہیے کیونکہ سفر سے اپنے جو ہمارے اسلام ہے اس کے بارے میں بھی ابھی کافی کچھ مل جاننے کو ملتا ہے جیسے کچھ ایسی جگہیں ہیں وہاں پہ مقبرے مسجد درگاہ اتنی ہے تو وہاں ہمیں جانا چاہیے لیکن آج سے آج کے ٹائم تہ کم لوگ جات اور صرف انٹرنیٹ کے دوارا مطلب انہیں دیکھتی رہے ا فونوں پر کیونکہ آج کل تو انٹرنیٹ پہ ہر چیز دکھائی دے جاتی ہے تو وہ لوگ باہر جا نہیں چاہتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو وہاں پہ جا کے ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جان نہیں جان یاں لینی چاہیے تاکہ اس کے بارے میں ہماری جانکاری بڑھے اور ویسے بھی ہمارے اسلام میں بھی بتایا گیا ہے کہ ہم کو ہر چیز کے بارے میں ہر ایک نئی جانکاری لینی چاہیے
بالکل کیا صحیح بات کہی ہے آپ نے کہ ہمیں نا ایک دوسرے کے جیسے جہاں بھی جا رہے ہیں وہ معلومات کر لینا چاہیے جان لینا چاہیے اپنے دھرم اپنی جو چلتا ہے توجہ ہے اس چیز کو جان لینا چاہیے کیونکہ وہ ب ضروری ہوگی آپ کے نجی جیون کے لیے
جی باجی بالکل
اور فرمائیے آپ باجی ا باجی کیسی ہے انٹرنیٹ والا کام کرتی ہے ہیلو
جی باجی فرمائیے فرمائیے
یہ کس
کیا
ایسا لگ رہا ہے کہیں میڈیم چل رہا ہے آپ کے آس پاس
نہیں جی وہ ہمارے یہاں پہ پروگرامس ہے تھا ابھی خالہ ذ کی اور ایک بیٹی وغیرہ ان کی اب شادی کی سوچ رہے تھے تو ان کی سگائی وغیرہ تھی تو وہاں تو میوزک ہو رکھا ہے
اچھا تو ایک دم سے میوزک ہوا نا تو تھوڑا سا ایسا لگا
کوئی نئی کوئی نئی اب ایسے جب ہماری جو باجی ان کی شادی ہو نکاح ہو تو آج ضرور آئیے گا ویشے بھی ہم نے بانس وغیرہ لینے چلیں گے تو ایک دوسرے کی پسند جاننے کو مل جاتی ہے
بالکل بالکل باجی ہم لوگ نا شاپنگ کرنے جانے والے ہیں کہ ہمیں گھومنے جانا ہے گھومنے سے پہلے اپنے لیے کپڑے بھی خریدنے ہیں
جی بالکل بالکل باجی بالکل اب ویسے آپ کو کیسے لباس پہننا پسند ہے
مجھے تو ایک دم سمپل پٹیالہ لباس پہننا بہت پسند ہے کیونکہ میرا بچپن سے ہی رہا ہے میں نے اسی طریقے کے لباس پہنے ہیں اور سب سے خوبصورت مجھے لگتا ہے اپنا برکا بنا برکے میں بہت خوبصورت لگتی ہے جو برخے کا گھونگھٹ ہوتا ہے نا ایک طریقے سے پدا اس کو جب ڈالتے ہیں نا تو دیکھنے والا تو ایسا دیکھتا ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے اور
بالکل باجی
اور جو جیسے پردہ کیے ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں باہر والی دنیا نہیں دیکھ پائی لیکن وہ پردے میں سے پوری دنیا دیکھتا ہے وہ جو پردے کو دیکھ رہا ہے نا وہ اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے
جی بالکل ہاں بالکل ویشے بھی ہمارے اسلام میں بھی جو برقہ ہے اس کو تو ایک الگ ہی اہمیت دی گئی ہے
بالکل بالکل ماشاء اللہ کی آپ نے درست بات کہ ہے کہ ہمارے برقے کو ایک الگ ہی اہمیت دی گئی ہے اور بورکھا پہننا مطلب ایک طریقے سے آ اپنی خوبصورتی کو چھپانا بھی ہے بری نظر سے
جی باجی اب جیسے کہ ہمیں اب ہماری امی جان وغیرہ کہیں گھومنے جاتے ہیں تو ہمارے امی جان وہاں ملتا ہے تو برقہ ضرور لے کے آتے ہیں کیونکہ اپنے اسلام کی نشانی ہے تو وہ تو ہر انس کسان کو خریدنا چاہیے
بلکل بالکل کہی آپ نے اور
کچھ نہیں باجی اب اب ہمارا سحر سیر پہ جانے کا ٹائم ہو رہا ہے تو آپ بات کر لو جب تک ہم اپنی امی جانے کی تیاریاں کر رہی ہیں پھر ہم وقت وت پہ نکل وقت ہوتے ہی اپنے س سیر پہ نکل جائیں گے
اب سہر سراف بھی بہت ضروری ہے کیونکہ
بالکل انسانی زندگی کے لیے تو بہت ہی اہم بات ہے کیونکہ آج کل کے لوگ ایسی ایسی غذائیں کر رہے ہیں جو ان کے ا صحت کو کافی نقصان د ہے تو اس کے لیے ہم کو ویایام ورزش ہیں اور سفر پہ سیر پہلے دل کل ہی جانا چاہیے لیکن آج کل کے لوگ کم جاتے ہیں وہ گھر پہ ہی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں
بالکل بالکل ماشاءاللہ کے آپ نے درست فرمایا ہے کہ ہمیں صہر کی افرا تفری بھی تھوڑی سی کیا ہے نا سمجھ لینا چاہیے کہ آج کے زمانے میں جو شہروں میں ارتی اس کو چھوڑ کے تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم نکالیں سحری سرافا کر دینا چاہیے کیونکہ سہری سرافا کرنےروز تازہ ہو جاتی ہے طباعت
جی باجی اور فرمائیے ویسے آپ کرتی ہیں ورزیشیں
بالکل میں کبھی کبھی کرتی ہوں کیونکہ مجھے ٹائم نہیں مل پاتا ہے لیکن میں ٹرائی تو کرتی ہوں
بالکل ہر ایک انسان کو ہر ایک حف ہفتے میں ایک دن